اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی تو کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ
کون
اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیا حال ٹھیک ہے آپ بچے سے جی گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد اللہ
صحیح تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے اور بتائیے بس چل رہا ہے اور کیا ہوں ہ ہاں اور چائے وائے آج کیا ایسیے ہی یاد آئی آپ کی تو کیا فون اس میں کیا ہے آپ تو بہت ہی جو مصروف انسان بن چکے ہیں
وہی نا
آواز کو اب انسان ترستے ہیں کہ آپ سے بات کب ہوگی ہ ارے ہم غریبوں کی یاد آپ کو کیسے آئی وہ ہم بولینگے آپ تو امیر ہے
امیر ارے ارے ہاں لیکن بھی دل کی امیر
جی جی جی پر گھومنے ومنے کا تو مطلب آپ میں کوئی وہ ذکر فکر ہے نہیں
ارے میں کہاں گھومنے جاتی تو مجھے کہاں
نا میں کچن میں بس بند رہنا ہے تو بس وہی
نہیں نہیں میں کہا میں نے چھوڑ دیا وہ کچن کا کام میں کرتی ہوں سارا کام اور بس اس جاتی ہی اس کے بعد جاتی ھم گھومنے جہاں جی کرے ادھر ادھر ادھر ادھر
کب سے ہو گیا شروع
ارے بس ا بھی سے
ابھی سے شروع ہو گیا او ہوو ہو مبارک مبارک واہ واہ واہ واہ
اور کیا خیر مبارک
ہاں تو ہے ہی اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے آپ ہمیں ابھی جا ہمیں بھی جانا نا ادھر گھومنے
ٹھیک
تو اچھا مجھے گھومنے نہیں جانا ہے وہاں تک نہ یہ جو جانا ہے تو ہمارے اس کے لیے وہ جو پتلا ایک ہے پتلا ایک ملے گا
وہ ہے نا ادھر تھوڑی سے ہے نا اسی میں ہے نا
اس میں ہے اس کا والا پتلا
ہاں
جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا چلیے اج اچھی بات ہے اچھی بات ہے پھر مطلب اس میں وہ چیز ملے گی ہاں اور کیا اور مجھے کیا چاہیے اور چاہیے چائے تھوڑی ارے نہیں مجھے بھی نہیں چاہیے کچھ اور ہمیں کیا یہ کرنا ہے چائے بنانی ہے یہ تو زیادہ سے زیادہ توف میگی بنائیں گے پھر تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بات بتا
میگی مت بناؤں اس سے بہتر سویا بناؤں سویا
ہاں وہ بھی وہ آپ نے اچھی بات کہی وہ بھی دیکھیں گے وہ چیز بھی جی جی ہاں وہ صحیح صحیح بات ہے ہاں مجھے یہ بتا دیجیے کہ چائے چائے مجھے چاہیے اور مجھے چاہیے کھنڈ تھوڑا سا شکر ہے نا چائے کے لیے اور چائے کے لیے اگر تھوڑی بہت دال چینی یا کچھ بولتے ہےنا اس کو
نہیں لپٹ چائے بنانی ہے تو خال ی یہ بس
اچھا وہی چیزیں ہاں وہ دو چیزیں آپ مجھے لفافے میں بند کر کے کےدے دیں گے چار آدمی کے لیے جی صحیح ہے نا دودھ ودودھ ہم باہر سے ہی لیں گے دودھ کا لفافہ ایک لائیں گے باہر سے ہ
پہلے اسی کو ابر ہو ہو نا دیکھو کیسے میتھڈ پتا ہے کیسے بنانا پتا ہے کیسے دیکھو پہلے دودھ کا پیکٹ لو گے ایک کلو کا ہے نا پھر اس کو اس کو ابالوگی
لگے گا جی
ہاں وہ کیا چار بندے اگر ہو تو آرام سے دو دو کپ پیو گے نا باپا کھاؤ گے چاول مت کھاؤ گے
ٹھیک ٹھیک ایک
ہاں دیڑھ ڈیڑھ کپ پیو گے اچھی طرح سے تو ایک کپ لوگے نا پھر دودھ تو بس اس ایک کلو تو سوری ایک کلو تو وہ وہ ڈالو گے پہلے پتیلی میں تو بس اس کے بعد
مطلب وہاں پر ہم پانی میں نہیں اس کو رکھ سکتے تھے ٹھنڈا جس سے رہے وہ ضروری ہے اس کو یہ کرنا ہے ہوں
پانی میں ک کیوں رکھو گے پہلے ابال کے رکھو گے نا پتیلے میں پہلے ہی چائے پیے گے نا پھر گوشت مانگے گے پھر
چائے تو بعد میں پیئیں گے نا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد پئیں گے چائے جب تک اس کو کچھ ہو جائے گا نہیں اگر اس کو ایسے ہی رکھ رکھیں گے سامان ایسے ہی رکھیں گے نہ کہیں پر بھی دھوپ میں نہیں رکھیں گے سائڈ بھی رکھیں گے
پھر اس کو وہ صرف ہونا چاہیے وہ فریز یعنی کہ اس کو برابر نہیں ہوتی چاہیے مطلب اگر وہ فریزر میں ہوتا نا
ٹھیک ٹھیک ہاں ہاں
تو وہ فریج بن گیا ہوتا نا تو اس کو ایک دو گھنٹے نکالنے میں ہوتے اس وقت
اگر وہ ایسے ہی مطلب نرم ہی ہوگا تو کتنا کتنے گھنٹے اس کو نکلنے گے
نہیں رے اس کو کیا کہے آدھے گھنٹے میں وہ خراب ہو جائے گا ایسی ایسی والے دھوپ میں
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں اسی اسی لیے بول رہے ہیں کہ آپ بیٹھو گے نا جب بول رہے ہاں آ بیٹھو گے پہلے ہوگی چائے چائے بناو گےہ ے ساتھ کیا کیا تو بس تو بس پھر بیٹھو گے تو چائے پیؤ گے بسا برب رکھو گ بندکڑ گھوم
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ورنہ اگر آپ بعد میں بولو گے اگر وہاں سے ملے گا نا
ہاں ہاں اچھا وہیں پر نا جتنے نزدیک سے ملے گا اتنے نزدیک اور ج ج جس میں سب کے پاس سب سے ٹھنڈا جس کے پاس ہوگا وہی اٹھانا ہے ہاں ہ ہے نا ٹھیک ہوں ہ
وہ اس کے پاس اگر اگر نلجیر انکل کے پاس کل کا دودھ ہوگا نا فیزر میں
ہاں ہاں ہاں
پ بن کے تو وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں کل والا آج ہی والا لے لو بہتر ہے وہی ہاں وہ بہتر ہی ہے جیسے وہ امول والی امول والی بوتل لو نا اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے
اچھا مگر وہ پھر وہ کھانے میں مطلب بنتا جاتا ہے نا وہ وہ پھر ہ
کیا
مطلب منہ کے لیے وہ جھالیاں پڑتی ہیں نا کہ نہیں وہ ایک سے کچھ نہیں ہوگا
وہ گرمتر ہے ہاں
ہاں مجھے لگتا ہے ہاں کیا ہ ہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا لفاف ہاں لفاف فا ہی لفاف اس سے بتر ہے جی ہاں ہاں جی
تو اس آپ کو کیا ہارج ہے پہلی بناؤ نا ابھی ابھی آپ نکلو گے گیارہ بارہ بجے
کہ رہاوں جیسے میں کہ رہا ہوں آ پ کو جیسے ہمیں پہنچنے میں ابھی آدھا گھٹہ لگے گا تو آدھے گھنٹےمیں وہ خراب ہو جائے گا نا جیسے میں پہنچنے میں لگےا اپ آدھا گھنٹہ نہیں لگےا زیادہ ہی لگے گا پچاس منٹ لگیں گے
ہاں وہی لگیں گے نا پچاس منٹ لگیں گے بس ان پ س ہاں بس اس کو اس کافی سے ہی نکالنا ڈالنا پتیلے میں تو پتیلےسے اگر پانچ دس منٹ اور لگے کہ تو کوئی پروا نہیں ہے
ٹھیک ہوں ہوں ٹھیک ٹھیک اور سوایا اکلے پھر دودھ لینا ہے اگر سیویا بھی بنالی
لو گے نا ایک پیکٹ لوگ
اچھا کیا
مطلب ایک گلاس نکالو گے اس سوائے کے لیے پھر رہ گیا وہاں سوا ایک گلاس مطلب گلاسہ ہوزا رہ جاتا ہے پھر پھر اس کو اور ایک گلاس پانی ملاؤ تو بناؤ گی چاول اس تھوڑا سا پانی ڈالو گی بناؤ گی فرائی کرنی ہے
اچھا
اس کو تو بھی لے کے ضروری ہے اسی طرح ہوگی سویاں
اسی میں نہیں میں دونوں ایک ہی میں بنیں گے نا پہے ایک بنائیں گے اس میں پھر دوئیں گے اس کو پھر اس میں دوسرا چیز بنائیں گے دو دو چیزیں کہاں سے چلائیں گے ہاں اس کو مٹی کا کریں گے نا وہ ب
دودھ ابالو گے نا تو اس کو کسی کو اس کو اسکار کرنے رکھو چاہے لوٹا ہے کیا ابال کے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے
اچھا ابالنے کے بعد ہاں
کے بعد اس کو دو گھٹے یہ بھی پروائی نہیں ہے آپ کرو پہلے چاہے چائے پیو گے کیا کرو
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے اچھی بات ہے
ہاں روٹی بھی بسکٹ یا کچھ کیا لے جاؤ گے اس س کیا کر نا پھر پہلے اگر چاہی
جی جی ہاں پھر وہ صحیح بات ہے ہاں ٹھیک ٹھیک جی جی ہ ہاں وہ تو ہے ہی سی بائی آ نے اچھا ایک جو ہے بولا کہ وہ چیز اٹھاو میگی سے
اچھا ٹھیک ٹھیک سویا وہ مگیا
ہوں میگی نہیں سویا لے جاؤ وہی بناؤ
سویا سوائ کہہ رہے ہیں آپ اٹاؤ ہاں تو پھر دیکھ لیں گے اس کا پھر دیکھ لیں گے وہ وہ ٹھیک ہے وہ بات ہوں اور کیا یہ مطلب
جلدی آنا پہنچے واپس
ہاں دیکھ لیں گے نا آرام سے آئیں گے چار پانچ بجے تک بھی اگر آ جائیں گے تو آگے کون سی جال دوں ھمم ھمم ہاں ہاں کوئی نہیں ہم جلدی آ جائیں گے اتنا بھی کیا کہے گے وہاں پر جی
فون پر بھی ہے نا وہی سے
ارے وہیں سے کیا کرنے جائیں گے پہلے گھر آئیں گے اس کے بعد گھر سے جائیں گے اتنی بھی جلدی یہ کیا ہے ہاں تو اتنی بھی کیا ہے مطلب پھر وہاں رہنا ہے تو ایسے ہی کیا جائیں گے اتنی بھی مجبوری کیا ہے مطلب ایسا جو ہے تو بولیں گے کہ نہیں ضروری ہے زیادہ
اچھا چلو جوب کو اچھا لگے تو وہی کرنا
که رہا نا میں آرام سے گھر آیں گے پھر دس پندرہ منٹ بعد نکلیں گے واپس گھر سے ہاں تو آرہ وہی نا اب نکلے ہیں تو جلد یا پھر سے یہی گا پہلے ہی کہہ رہا
ھی تکے آئے ایک گھنٹے کے لیے ابھی تک ہم وہاں سے نہیں آئے ہوتے جو کون صبح تھا
ہاں تو وہ کب کا مجھے پتا اس کو بھی کچھ پتا نہیں اس استاد میں کچھ بولے ایک منٹ رکو آپ تو اسی کی وجہ سے اس کو کچھ استاد نےکہا دو منٹ رکو اب دو منٹ کے بعد ہم نکلیں گے انشاء اللہ جی جی ہاں تو وہ وقت بھی میں نے تو فائدہ ہی بنا ہے نا اس سلسلے میں جی ہاں وہی تو میں کہرہا تھا اب یہ دو بھی پتا نہیں باہر نکلے یہ دو کہاں گے ہمم
اور بھی نکلیے باہر
اچھا ٹھیک ٹھیک
ٹھیک وہ وہ وہ یہی پر ہے
کون یہی پر ہے ہمم میرا کون سا تیسرا دوست ہے
وہ کالج گیا کہ یہی پر ہے یا کوئی گیا ہے سر بنانا ہے
کون ثاقب نہیں وہ یہی پر ہے گھر پ ان کا تھوڑا کچھ کلاس ولاس چل رہا تھا تو انہیں کا دس منٹ کیا تھا ہم نکلیں گے اس کے بعد ب یہ دونوں مت نہیں نہیں اس کے پاس نہیں گے وہ تو گھر پہ ہی ہے
اچھا ٹھیک
ج پھر کا ہو کیا ہاں جلد ہی کریں گے انہیں کے میں فون کا جو ہے انتظار کر رہا ہوں جب وہ فون کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم نکلیں گے نا تب تک میں جو ہے پتلا وہ چیزیں دیکھ کے رکھتا ہوں اور کیا ہی کروں گا
اچھا اچھا اچھا لیکن جانا سنبھل سنبھل کے جانا
ہاں سنبھل سنبھل کی جائیں گے آج
ہاں افک م ہے
جی ارے کچھ نہیں ٹریفک آج کوئی گھر سے نہیں نکالتا ہے چلیے ہمارا وقت اب اختتام ہوتا ہے تو آپ ایک چیز کریے گا ریفریش کر کے رکھیے گا تو میں آپ کو ایک اور پرچا دوں گا ٹھیک ہے نا
چلیے چلیے بیٹھے اللہ حافظ ملتے ہے دوبارہ انشاء اللہ السلام علیکم آ کرچ بر میں نہیں کروں گی